او السلام و علیکم کیسی ہے محترمہ آپ
محترمہ میں تو درست ہو لیکن آج ہمیں آپ بڑی پریشان نظر آ رہی کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے کیا محترمہ
ارے کیا مطلب کیا عرض کروں میں آج آج کیا ہوا ہم سرکاری دفتر گئے تھے میں اور میری بھابی جان
جی محترمہ آپ کی بھابی جان کیا ہر جگہ جاتی ہیں آپ کے ساتھ میں
ارے بھابھی جان ہماری وہ ہو گئی ہیں وہ وکرم بے تال ہو گئی ہماری بھابھی جان ہم وکرم ہے وہ ہماری بیتال ہے نہیں پرریگنٹ نہیں ہوئی ہیں تو وہی افراتفری اور تاخیر نے حالت خراب کر دی تھی ہماری
بالکل بالکل محترمہ سرگاری جو دف تر کا نام سنتے ہی شبر کا جو پیمان پیمانہ تا محترما آج م آج مایا جاتا ہے کیا کام تھا آپ کو ویسے محترمہ
ارے ایک تو بھابی جان کو جمع کرانا تھا
اچھا آپ کی بھابی جان وہی رہتی ہیں کیا
نہیں نہیں وہ ہمیں پریشان کرتی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں ان کو جمع کرایا ہے
اچھا تھاانے لے گئی تھی تو آپ
نہیں نہیں ارے جی ہم ایک ہے نا ایک اہم دس توآج کی تصدیق کروانی تھی وہاں پہ تو وہاں کا انتظام اتنا بےتر بے ترتیب تھا کہ سمجھ ہی نہیں آیا کی کہاں جائیں
بالکل محترمہ یہی تو یہی تو یہی تو مسئلہ ہے ہر شخص دوسرے صوبے کا جانب رہنمائی کر دیتا ہے محترمہ مگر اصل کام کہیں نہیں ہوتا ہے محترمہ
بالکل بالکل درست فرمایا ایک بابو صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ فارم بریے پھر دوسرے کاؤنٹر پہ جائیے یعنی ایک سے دوسرے پہ بگا رہے تھے
بالکل محترما یہ اللہ یہ تو بہت ہی زیادہ آپ کو چکر کٹا رہے ہیں یہ اور وہاں جا کر پتا چلا پتا چلا ہوگا کہ کوئی کاغذات ناکفی ہے
بالکل بالکل صحیح حضور آپ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ آپ کی فائن مکمل نہیں ہے اس میں ایک اور دستاویز درکرار ہے یہ تو مطلب دماغ خراب کر دینے والی سمسیا ہے
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہیے تو وہی پرانا دستور ہے ہر بار نئی سرط نیا بہانا ہے ان لوگوں کا مطلب کوئی بھی کام ایک بار میں توہ یہ کرتے ہی نہیں ہے محترمہ
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کہ وہاں کے جو ملازمین کا رویہ بھی ہے نا وہ کچھ خاص شفاق نہیں تھا
ارے محترما اب اس کے بارے میں تو ہم آپ کو کیا ہی بتائے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو سرکاری ملازم عام عوام کو تو کوئی توجہ دیتی نہیں ہے ان سے توجہ سے پیش ہی نہیں آتے محترما یہ آپ نے تو دیکھا ہم تو کئی سالوں سے دیکھ رہے محترمہ
انشاء اللہ انشاء اللہ جی اگر آپ تھوڑی ا تھوڑی جلدی کا اظہار کرے تو وہ اور بھی سستی تیار کر لیتے ہیں مطلب آپ بولو گے نا سر جلدی کرنا ہے جلدی کرنا ہے آپ کے سنتے ہی نہیں ہماراری بھابھی جان نے تو ایک کے می مار دی
ہو انشاءاللہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہاں اور اگر کوئی سفارش یا رشوت کا سستا کوئی راستہ اپناتا ہے تو کام فورا کرنا ہوگ یہ تو ایک کل حقیقت ہے محتر میں بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح کہا تو مک کی جور سے تو نہیں پڑیں گی ان محترما
مکی تھوڑی بھابھی جان ہماری ا کیا ہے کم سین کلی ہیں تو ان کی مک کی ڈھیرے پڑی لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ پیچھے ا سے آ کر اپنا کام جلدی کروا لے کروا رہے تھے
بالکل محترمہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ نظام ایک خامی ہے محترمہ جس میں جو اسلح اس مطلب اس میں کوئی بھی سدار کہ سخت ضرورت ہے میرے کو دم اس میں سدار نہیں آئے گا تب تک یہی چلتا رہے گا محترمہ
حضور اگر دف دفتر میں منف سسٹم ہو ڈجیٹل انتظامات ہو تو یہ دقتیں کم ہوک
بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا آج کے دور میں ای ای گورن گس کو فورین دینا چاہیے تا کہ عوام کو راحت مل سکے محترمہ
بالکل آپ نے درست فرمایا ورنہ یوں ہی لوگوں کا وقت تو اور کبت جایا ہوتی رہے گی
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے محت محترمہ اور سب سے بڑے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملازمین
ہاں ہاں
جو تربیت ہے کہ بھی ٹریننگ دینی چاہیے تا کہ وہ سہستا اور ذمہ داری انداز ا
انشاء اللہ
آئے کیونکہ وہاں جاتے ہیں نا تو لوگ اس اچھے سے پیس نہیں آتے ہے محترمہ
بہت خوب اسی لیے تو ہم اپنی بھابھی جان کو لے کے گئے تھے وہ کیا آگرے سے ہیں تو انہوں نے کیا کیا دو چار کی چییر پاڑ کر دی وہاں پہ باابھی
ارے ارے محترما یہ تو بہت زیادہ وہ ہے محترما
نہیں ان شاء اللہ بھابھی جان زندباد تو بالکل ج ج جب تک
ارے محترمہ آپ کهیل کھلا یے نا
ٹھیک ہے جب تک اخلاق اور جبے دار
ہاں محترمہ بالکل بالکل محترما آپ گفتگو جس بارے میں کی جا رہی ہے اسیار میں گفتگو کریں آپ مارگ سے بٹک رہی ہیں محترما
نہیں نہیں نہیں پٹک رہے بابھی جان پٹک س س رہوں ک سو جب تک اخلاق اور زمینداری کا ایسا سالف نہیں ہوگا جب تک یہ مسائل برقرار رہیں گے
بالکل محترما خیر خیر محترما امید خیر جناب امید کر ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ حالات بہتر ہوں گے م محترما کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے محترما
انشاء اللہ تب تک ہمیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا بیگم
بالکل درست فرمایا محترمہ سر صبر کا ایسا پ ہی اس امتحان کا اصل ذریعہ ہے محترمہ
بالکل آپ نے آپ یہ نہیں کریں گے وہاں لائن اتنی طبیل تھی کہ ہر سخص مایوس نظر آ رہا تھا ایک تو گرمی اور اوپر سے سسٹم خراب
ارے انشاء اللہ خیر کرے آرے آپ کیسے مطلب اس سے جج کے آئی یہ تو ہر دفتر کا مامو معمولی یہ مل ہر دفتر کا ہی معمولی بن چکا ہے کہ کیا کسی نے انتظامیہ سے شکایت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی محتر مہ
کی ہوگی افراد نے ا احد احتجاج بھی کیا مگر ملازم نے اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا بالکل بالکل بالکل
ارے یہی تو افسوس کی بات ہے محتر مہ جب تک جواب دگی کا نظام سختی سے لاگو نہیں ہوگا نا تب ہے یہی سورت یہ حال
بالکل بالکل اور دیکھیے ایک بزرگ ایک بزرگ شخص تھے وہاں پر بچارے کافی دیر سے قطار میں کھڑے تھے مگر ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی مطلب اتنا بیکار سمے آ گیا ہے
یا اللہ رحم کرے بزرگوں پہ تو رحم ہی کرے یہ تو نہایت ہی غیر انصافی ہے بزرگوں اور خواتین کے لیے تو الگ ایسے انتظام ہونے چاہیے محتر مہ اس بارے میں
بالکل آپ درست فرمایے ہیں لیکن وہاں ایسا کوئی ظام نظر ہی نہیں آ رہا تھا سب لوگ ایک ہی کاؤنٹر پہ اکٹھا ہو رہے تھے
ارے اور کیا کوئی رہنمائی کے لیے بورڈ یا تو لگ موجود تھی کیا
نہیں کچھ نوٹس بورڈ لگی تھی مگر ان پر پیچیدہ زبان میں عبارت لکھی تھی آم آدمی کے کے لیے سمجھنا مشکل تھا کچھ لوگوں کو ہندی سمجھ آتی کسی کو اردو کسی کو انگلش
بالکل بالکل یہی کا مسلہ ہے عبارت آسان اور ب جو بازیں ہونی چاہیے نا تاکہ کہ ہر شخص بخوبی سمجھ سکے اسے اس پہ کوئی لکھ دیں انگلش تو اب کوئی کہاں سے سمجھیے گا اگر اس پہ اردو لکھ دینگے تو ہر کوئی ہر انسان اردو بھی نہیں جانتا ہے محترما
بالکل بالکل اور ایک اور عجیب سی بات تھی کہ لنچ بریک کے وقت سارے ہی کام رک گئے تھے مطلب کوئی بھی آپ کا کام نہیں کرے گا چاہے آپ کتنا بھی سمسیا میں ہوں آپ کو کوئی کام نہیں ہوگا وہاں پہ
ہال وہی بھیا یہ یہ بھی ہو گیا تھا
بالکل ہو گیا تھا
ہاں ہاں یہ تو سر ہر سرکاری دفتر کی روایت ہے کہ لنچ بریک میں کوئی بھی آپ کی فریاد نہیں سنے گا محترما
بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے پھر سے لوگ انتظار کرتے رہ گئے ملازمین آرام سے چائے ناشہ فرما رہے تھے
ارے محترمہ یہ تو سب سے بڑا ہی ہمارے سسٹم کا کام ہے کیا آپ نے اپنے کام کے لیے کوئی بھی درخواست جمع کر دی تھی کیا
جی جی جی بڑی مشقت کے بعد فائل جمع کر دی تھی مگر اب کہا گیا ہے کہ کچھ دنوں بعد تشریف لائی ہے اب بتائیے
یا اللہ محترمہ یہ لوگ تو بالکل ہی اب آپ کو تو بالکل ہی فالتو سمجھ رہے ہیں یعنی اب پھر وہی چکر لگانا بڑھیا محترمہ آپ نے
جی جی یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے ایک کام کے لیے کئی دفعہ چک کر کاٹے
ارے ارے یہی تو ہمارے مطلب حکومت کا تو بہت ہی بتا کام ہی اگر آن لائن ایام مکمل طور پر لاگو ہو جائے تو ساری دقتیں بھی دور ہو سکتی ہے محترمہ
بالکل آپ نے درست فرمایا لیکن اس کے لیے حکومت کو جدید ٹیکنالوجی اپنانی ہوگی کی عملہ کو اس کی تعلیم بھی دینی ہوگی ہے نا
آپ بالکل صحیح کہ رہی ہو خاص سختی نگرانی کی جرور اس کے ساتھ جو سخت نگرانی وہ تو بہت زیادہ ہی ضروری ہوتا تھا تاکہ کوئی لاپرواہی برداشت نہ کی جائے
صحیح ہے صحیح ہے ورنہ یہی سستی اور بد بد انتظامی جاری رہے گی ہے نا
ہے جناب یہ تو ایک عام سہری روز مرہ لگاکے رہ آپ
فرمایا آپ نے صحیح فرمایا مگر امید ہے کہ آنے والے وقت میں نظام میں بہتری آئے گی عوام کو راحت ملے گی
اچھا ان شاء اللہ تب تک تو ہمیشہ تحمل اور حکمت سے ہی کام لینا ہوگا
بالکل جناب یہی سب سے بڑی بہتر تدبیر ہے لیکن اب کیا بتائیں آپ کو حکومت کو جدید ٹیکنالوجی اور عملہ کو اس کی تعلیم بھی دینا ضروری ہے یہ سمجھنا پڑے گا ہماری حکومت کو
بالکل ہوتا حکومت اگر ہمیں یہی تعلیم دینا ہمارے جو جو یہاں کا عملہ ہے اس کو یہ تعلیم دے بہت تھوڑی سی کیا ہے نا ان کو نرمی بھی سکھائے ساتھ میں اگر نرمی ہوگی اور ایک آدھ منٹ کا جیسے لنچ بریک ہو رہا ہے اور وہ کام بھی پورا ہونے والا ہے تو وہ پہلے مطلب یہ تھوڑی سختی بنا دے کہ پہلے اس کام کو پورا کریں اس کے بعد میں تھوڑا پانچ منٹ لنچ بریک اگر ہو جائے گا تو کوئی پہاڑ نہ ٹوٹ پڑے گا
صحیح بولا آپ نے بالکل ساری درخواستوں کو سمے پر جمع کر دے تو یہ مطلب جو پریشانی آ رہی ہے وہ دیکھ نی ہی نہیں پڑے گی عوام کو
اور جو ہماری جو روزمرہ کی جو شہروں میں جو کہانی ہے یہ بھی ہماری ختم ہو جائے گی یہ نہیں کہ بس انتجار میں لگی ہوئی ہیں بزرگ لوگوں کو کھڑا رہنا پڑ رہا ہے ان کو پریشانیوں کو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ چیز نہیں اور ہمارے جو ڈیلی ا جو ٹائم ہے ہمارے جو ڈیلی کے ہم چکر لگا رہے وہ بھی ہمارے بچ جائیں گے محترمہ ہمارا سمے کی بربادی ہونے سے بچے گی
بالکل بالکل اور سر سرکاری دفتر کی روایت بھی چینج ہو جائے گی جس سے ا یہ کیا ہے ہماری فریاد بھی زیادہ سے زیادہ سنی جائے گی
بالکل محتر مہ اور ایک کام اور ہو جائے آن لائن سے جو نظام ہے نا وہ مکمل ہو جائے طور سے اگر لاگو ہو جائے نا تو ہماری ساری دقتیں جلدی سے جلدی ختم ہو جائیںی تو یہ ساری چیزیں جو ہماری آج کل سرکاری دفتر میں جا ہو رہی ہے نا وہ سرکاری دفتر تر میں بھی ہو سکے لیکن اس میں اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بی یہ ساری چیزیں ہمیں وه مکمل ہو مل جائے تو وہ جیادہ اچھا رہے گا محترمہ
انشاء اللہ رہنمائی ہوگی امتحان ہوگا سب کچھ ہوگا
بالکل محترمہ آپ سے اس بارے میں ہمیں گفتگو کر کے بہت ہی اچھا لگا محترمہ
ہم کو بھی بہت اچھا لگا ان شاء اللہ فر ملیں گے
یا اللہ محترمہ شب خیر
انشاء الل
محتر مہ انشا اللہ محترمہ
السلاو علیکم وعلیکم السلا